وعلیکم السلام اریت ہے سان
جی سب اللہ کا سبے سب کرے اور بتائیں آپ کے گھر پہ آپ کی امی جان ابو جان بھائیان بچے سور سب کہہ رہی ہے
ہاں سب کھیہریتے ہیں میرے شہرت بھی کھیہریتی ہیں
اچھا آپ ویسے آپ کس اور کیا کرتے ہیں جی
نہیںیرے سہائے بزنیس کرلتے ہیں
جی کیا بزنس کر کرتے ہیں آپ بتا سکتے ہو کیا
پلاؤں کی بیچتے ہیں پھل بیچتے ہیں مط ہے نا پیڑ پودے پھل بیچنا کیونک یہ نا باغیچہ ہے گاڈ اس میں گاڈ کام کرتے ہیں وہ پھلوں کا بیپار کرتے ہیں
جی انشاء اللہ تو بہت اچھا وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں جو پھلوں کو پیڑوں کو اتیادی سے انیں لگاؤ ہے تو وہ اپنی وہ پرکتی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں لگ لتا ہے کہ ہم سب کو ہی پھلوں سے پودوں سے اتیادی سے لگاؤ ہونا چاہیے جس سے ہم سب پرگتی کو اپنے پریاورن کو بچا سکیں نہیں تو ہمارا پریاورن دن ب دن پردوشن ہوتا چلا جا رہا ہے
جی صحیح فرما رہے ہیں
جی سوشل میڈیا کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں ج دیکھو جی دیکھ سوشل میڈیا مانو جیون میں ایک ام بندو کی طرح ہے سوشل میڈیا کے بنا مانو جیون میں سوشل میڈیا کے مانو جیون میں ایک ایسا سسار میں من گیا ہے بنا سوشل میڈیا کے مانو جیون میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے آج کے سمے میں اور آپ نے دیکھا اور کہ سوشل میڈیا سے ہمیں کافی فائدے کافی فائدے بھی ہیں کافی نقصان بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے فائدے ہیں ہمیں کہ دیکھو ہم سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنے گھر بیٹھے ہی اپنے بزنیس یا پو پار کو سوشل میڈیا کے مادھیم سے چلا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ دیکھا ہوا کہ جیسے گاں ان شاء اللہ آپ نے دیکھا ہوا کہ گموں میں آپ چلے جاؤ تو کچھ لوگوں کی آرتک استھھی خراب ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتے پڑھنے کے لیے باہر نہیں بھیج پاتے اتیادی کچھ لوگ گاؤوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو باہر پڑھنے نہیں بھیجتےے تو انساء اللہ بچی بچیاں سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوا کچھ کچھ سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنے لیے روزگار بھی دیکھ رہے ہیں انشاء اللہ اور ہمیں یہ بھی سکھائےے ہیں سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم اپنے کسی دور کے رشتے دار کو ویڈیو کال بات کر کے اپنے پاس محسوس کر سکتے ہیں انشاء اللہ ہمیں کافی فائدے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے نقصان اس قدر ہیں کہ آج کے سمے میں کچھ لوگ ب ایسے ہیں انشاء اللہ یہ کون سمجھا ہے کہ وہ لوگ باگ ایسے ہیں کہ سوشل سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم ویسی ویسٹ کر رہے ہیں چوبیسو ہاور ایکٹو رہتے ہیں ویڈیو ڈالنے میں ریل ڈالنے میں دیکھ میں انشاء اللہ انہیں دیکھو میرا ماننا یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ج سوشل سوشل میڈیا پر ریلس ویڈیو ڈال رہے ہیں اگر وہ وائرل ہو جاتی ہیں تو ہمیں سوشل میڈیا سے ارننگ بھی ہونے لگتی ہے لیکن یہ بہت ہی کم ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ جو بات ریئل ہوتی ہے وہ کوئی وائرل نہیں ہوتی جو بات فیک ہوتی ہے اور جو آج کے سمے میں وائرل وہ ہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ دکھاوا کرتے ان شاء اللہ جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو سوشل میڈیا پر فیمس ہی نہیں ہو پاتے ہیں چلا میرا ماننا تو یہ بھی
ہاں بولیےس
خر ہم آپ جی آپ کچھ فرمائیں
جی آپ صحیح کہہ رہے ہو میری تو یہی میری تو یہی رائے ہے کہ ہمیں نا جتنا ہو سک کہ اتنا کمی ہی یوز کرنا چاہیے سوشل میڈیا کا کیونکہ ہمیں اس سے بہت اچھے بھی مل ہیں پیکتے اچھے بھی ملتے ہیں دیکھنے کو اور بے کار بھی ملتے ہیں جیسے کہ کئی لوگ ہیں جو اپنی لائف دکھاتے ہیں سب کچھ ادھر ادھر بتاتے رہتے ہیں تو کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں فراڈ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کئی گھروں میں چوریاں وغیرہ ہو جاتی ہیں ایسے بلاکس بناتے ہیں جیسے میرے گھر پر آج ک کوئی نہیں ہے ہائی فرینڈ ہائی فیملی ایسے کرتے ہیں نا تو
جی آپ صحیح فرما رہے ہو دیو دیکھو آپ نے یہ بھی دیک جی کچھ میں پر آپ انشاء اللہ بالکل صحیح پرنماروں میں آپ کی بات سے سمت ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے سمے میں کچھ لوگ آ ایسے ہیں سوشل میڈیا پر کی کہ وہ گندی پوسٹ ویڈیو اتیادی ڈالتے ہیں انفیکٹ ہم لوگ جیسے کچھ بچیاں بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جو کم عمر کے ہوتے ہیں انشاء اللہ وہ چیز کو دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی پربھا پڑتا ہے ہمیں اس چیز پر روک لگانی چاہیے اور ہمیں ایسی چیز ایک بین بھی کرنا چاہیے جو لوگ ایسی چیزیں ڈالتے ہیں ان کے اکاؤنٹ ہی وین کرنے چاہیے ان شاء اللہ اگر سوشل میڈیا پر آپ دیکھو کہ ہم جو گندی پوسٹ ویڈیو لوگ ڈالتے ہیں ان شاء اللہ اور ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں وہ بچے سوشل میڈیا پر جاتے ہیں تو پھر وہی ویڈیو آتی ہے تو انفیکٹ اتنا پڑتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے آدی اتنے آدی ہو جاتے ہیں وہ اس ان ویڈیوز میں پوسٹس میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں وہ اسی چیز کو دیکھ رہتے نہ تو پھر وہ پڑھ پاتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ کچھ بچے فون کو اس قدر چلاتے ہیں کہ نہ تو وہ ٹائم سے کا پاتے ہیں ناپن لے جا پاتے ہیں ان شاء اللہ اور فون چلانے سے بچوں کا مانسک تناؤ بھی ہوتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہوتی ہے
جی صحی فرما رہے ہو میرے سوہرے نا میرے بچے بچے کو میرا شہزادہ ہے اسے بالکل فون نہیں چلانے دیتے اور روز ت رونے دیتے ہیں پر میرا سوور ایسے میرے سہزادی کو بالکل بھی فون نہیں دیتے ہیں
جی اچھا ہی کر رہے ہیں وہ آپ بھی دیکھو آپ جو شور ہوتے ہیں نا وہ تو ایسا ہی کرتے ہیں مگر کچھ بیگم صاحبہ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بچوں سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ ہوتا ہے اور کچھ بیگم صاحبہ خود فری ہونے کے جی جی دیکھو
مجھے تو میرے سجادی سے بول لگاوے ہے میری جان ہے وہ
جی دیکھو کچھ بچے کچھ ومسایا ایسی بھی ہوتی ہیں کہ خود فری ہونے کے چکر میں بچوں کو فون تھما دیتے ہیں بچے فون میں لگے بیگم صاحب پری اس لیے ہونا چاہتے ہیں کہ کسی پ اپنے اڑوس پڑوس کی جو ہوتی ہیں ان سے گپے سپے لڑا انہیں انشاء اللہ یہ کون سمجھایا کہ آپ گ س سب پہ لڑا رہی ہوں آپ کا بچہ فون میں لگا ہوا ہے انفیکٹ اس کی آنکھوں پر کافی اثر پڑے گا اور وہ اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی وہ نہ ٹائم سے پڑ پائے گا میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو فون ہمیں بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے اگر دیتے بھی ہیں تو بچوں کو یہ بتانا چاہیے فون میں کہ آپ یہ پڑھو یہ دیکھو انشاء اللہ اگر آپ نے اس چیز پہ غور کیا ہے گا کہ جیسے ہم فون اگر ہمارا دل چاہتا ہے ہم اپنے من میں جو چیز سوچتے ہیں وہ بھی فون پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور آ فون ہمری فیلگ سمجھ لیتا ہے ان شاء اللہ ہم جیسی چیز دیکھتے ویسی ہی آتی ہے تو اگر ہم اچھی چیز دیکھیں تو اچھی چیز آ رہی اچھی چیز ہمیں اچھی چیز ہی دیکھنی چاہیے جیے چ چیز
جی صحیح فرما رہے ہو میرے سہرے نا یہی بولتے ہیں مجھ سے کہ اسے فون دی ہو آپ تو اسے کچھ پڑھنے لکھنے کا جیسے کہ ج آتے ہیں
جی
سونگ وغیرہ میں ٹیبل وغیرہ میں مطلب کہ ج ج اسے بولتے ہیں نا آ انارام یہ ہوتا ہے نا وہ جیسے بولتے ہیں اسٹوری کی طرح فون میں ایسے بول پنے کی بولتے ہیں اور میں اسے لگا کے دیتی ہوں سو رو ج وہ رو جاتا ہے
انشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے دیکھو میں تو بچوں کو فون دینا پسند نہیں کرتا ہوں انشاء اللہ میرے تو ویسے خود کے ب تو ہے ن ان شاء اللہ پر میں دوسروں کے بچے ہیں جو میرے گھر میں بچے ہیں بائی جان کے ان کو میں منع ہی ہ بھائی سے بھی منع کرتا ہوں کہ بچے کو فون نہ دے تو اچارے لیکن ہماری بھائی جان ایسی ہے کہ وہ خود فری ہونے کے چکر میں بچوں کو فون دیتے تھے اس نے ہمارے جو ایک ہمارا بھتیجا جان ہے اس کو تو اتنا فون کا آ ہی کر را ہے کہ وہ نا فون کے کھانا ہی نہیں کاتا ہے انشء اللہ پہ
ایسے ہوتے ہیں بچے مجھے تو اپنے سہجادوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے کے پیٹ پیٹ کے کھانا کھلانا پڑتا ہے اس کے پاپا ہے وہ اسے دنےا نہیں دیتے ہیں فون تو روتا ہے پھر انہیں اسے دکان پہ لے کے جا کے جانا پڑتا ہے سودا ہوتا دوے تک چپ ہوتا ہے اور اس کے چکر میں میرے سوور مجھ پہ چلا جاتا
کہ دیکھو ہمیں ایسا آیا کہ ہم بچوں کو فون ہم دیں بلکہ یہ نہیں ہے ہم ان سے یہ بول دیں کہ آپ پہلے اتنے ٹائم تک پڑھو اتنے بجے ہم آپ کو فون دیں گے تو بچے پھر پڑھتے ہیں من لگا کے پھر بولتے ہیں کہ اب ہمارا ٹائم آئے گا تو
چاہیے بچوں کو لالچ دیتے ہیں تبھی وہ کچھ کرتے ہیں
ہم ہمیں اس ٹائم فون ملے گا تو انہیں یہ ٹائم ایے ہی فون دین چاہیے ہم بچوں کو چلو ہم دے ہیں تو منورنجن انٹرٹینمنٹ کے لیے
ہاں تھوڑا بہت مطلب کہ پڑ لے وہ تو پھر زیادہ بور نہ ہو جائےیں تو ان کے منورنجن کے لیے تھوڑے دس بیس منٹ تک فہون دے دو کوئی د
اور فون دیتے ہیں فون دیتے تو یہ نہیں کہ فون دے کہ ہم چلے گئے ہمیں ان کے پس ہی بیٹھنا چاہیے کہ بچ اچھے ہمارے کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے اگر ہم ان پہ دھیان رکھیں گے تو ان شاء اللہ وہ اچھا ہی دیکھیں گے اگر ہم فون تھما کے جاتے ہیں بچے کو تو بچے کا تو من آئے گ وہی دیکے گا ان شاء اللہ میرا ماننا تو یہ کہ زیادہ تر یہ ہے کہ ہمیں
واستے
جی میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر فون
اور ہمیں نا ہم خود ہم جب لوگ ہیں بڑے لو ہیں ہمیں بھی فون سے زیادہ اتنا لگاؤ نہیں رکھ نا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا سے دوری رہنا چاہیے جتنا ہمیں مطلب کہ آتا ہے اس سے اتنے میں ہی انٹرفیئر کرنا چاہیے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت نقصان داک ہے کیونکہ ایسے ایک بار مجھ سے کیا ہوا تھا ایسے کوئی پارسل وغیرہ آ رہا تھا ب کہاں سے آ گیا یو پی وغیرہ سے تو پولیس والے فال کر لے ل گئی آپ کا پارسل آپ کو پیسے دینے پہ پڑیں گے یہ دینے پڑیں گے وہ دینے پڑیں گے تو میں
تو کچھ لوگ فراڈ ہوتے ہیں جو ہمیں فراڈ کرنے کے چکر میں رتے
پہ بھی کتنا فراڈ چل رہا ہے نا تومہیں ان چیزوں سے کوس کو دور رہنا چاہیے
آج کے سمے میں آپ نے دیکھا اور کچھ لوگ انسٹاگررام فیس بک واٹسپ اتیادی پہ اتنے بھی لگے رہتے ہیں
ہاں ہاں چلو مجھے آپ سے گفتگو کر کے بہت اچ اچھا لگا خدا پھر بات کریں گے ٹھیک ہے میرے شوہر آ گیا
اوکے خدا حافظ